ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سنائیے کیسے وہ
میں ماشاء اللہ ایک دم بڑھیا آپ بتائیں سب خیریت گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں آپ سنائیے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی سب خیریت سب اللہ کا بس ہاتھ ہے سر پہ اور کیا چاہیے
ہاں بڑھیا ہے اور
جی اور بتائیں کیسے فون کر لیا تھا آپ نے مجھے
بس کچھ نہیں وہ تھوڑا سا بچوں کے اسکول وغیرہ کی چھٹیاں ہوئی تھیں نا تو تھوڑا میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب ان کو ٹیوشن لگاؤں یا مدر سے بھیجوں کچھ ٹائم کے لیے ڈیڑھ دو مہینے کے لیے یا پھر کیسے باروں کو سمجھ میں نہیں آ کار ہے نا اور دیکھ ہو جیسی چھوٹیاں بولی ہیں چ کیا بول رہنے میں تو لگا کہ ٹائم اب روز ایک نہ ایک دن ایک ایک ایک دن کر کے دن پہ دن نکلتے جا رہے ہیں
جی جی بالکل ل صحی بات ہےپ نے تو بہت صح سوچا ہے کہ انہیں فون میں لگانے سے اچھا ہے کہ آپ کہیں بھیجے انہیں اور میں تو کہہ رہی ہوں آپنے اپنے اپنے دھرم کے بارے میں جو ہمارا دھرم ہے اس میں اور سکھائےیں تاکہ بچے اور زیادہ سمجھ پائیں اپنی دھرم کو اپنی
اب میں سوچی دیکھو یہ اسکول کا تو ایسا ہے یہ تو ہمیں زندگی میں بائی نوکری کرنا سکھائے گا کامیاب ہونا سکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں کمانا سکھاتا ہے لیکن ہمارے ے دن کے لیے ہماری آخرت کے لیے تو بھائی علم کا ہونا ضروری ہے کلام کا کا ہونا ضروری ہے کیونکہ دیکھو جس میں ہم پیدا ہوئے ہے اس کے بارے میں ہی ہمیں پت نہیں ہوگا تو پھر ہم کس بات کے معاملے
بالکل صحیح بات ہے آپ سب کو پتتا ہونا چاہے اللہ کی پہ چاند کیا ہے ان کی اس کی مرضی کا
جی جی جی ہمیں پتا ہونا چاہ یہ بھائی ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں بڑوسی مطلب ہر چیز مطلب پتا ہونا چاہیے اب یہ بچے ہیں مطلب ان کا ٹیوشن تو ہے مدر سے بھی جاتا ہے ایسی بات میں یہ کہ نہیں جاتے ہے لیکن ایک گھنٹے کے لیے صبح چلے ایک گھنٹے کے لیے رات کو چلے گا اب میں سوچ رہی ہوں ان کو پورے دن کے لیے جو جیس ہاسٹل وغیرہ ہو نا ایسے ہی مدرسہ ہوتا ہے تو میں سوچی ہوں کہ پورے دن کے لیے ان کو وہاں چھوڑ کےا
جی بالکل ہی اچھی آپ نے اچھا سوچا ہے تاکہ کہ اپنے یہ جان پائیں اور اس چیز کے بارے میں اور اپنے دھر پہ ٹکے رہیں
جی جی جی اور پھر یہ ہے کہ دیکھو چھٹی پوری ہو جائیں گی پھر وہی گھر والوں کا یہ رہاتا تم نے بچوں کو کیا سکھایا ہے اتنے دن میں
جی بالکل صحیح بات ت
اور پھر باہر آج کل کا ماحول دیکھو اتنا خراب ہے بچوں کو اگر آدھے گھنٹے میں باہر بھیج دو نا وہ اچھی بات تو پکڑ کے لائے گا نہیں وہ غط حرکتیں
غلط بات اور پکڑ کے لائے گا بالکل صحیح بات ہے
ہاں اور پھر اور پھرراسون کوڈ ڈان دو تو صرف
باہر سیکٹ کے یہی آتے بالکل باہر سے سیکھ کے بھی یہ یہی آتے ہیں
ہاں اگر میں کوئی اونچی آواز میں بات کر گا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ایک دم اثر پڑ جاتا ہے اب انہیں تم ڈانٹو گے نا تو وہ بھی غصہا ہو جاتے ہیں روڈلی بات کرتے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ بھائی ماں باپ کے انا جو ہوتے ہیں اللہ تعالی ان سے رکھتا ہے کیا نہیں رکھتا ہے نا کس سے ناراض ہونا چاہے کس سے نہیں کچھ نہیں پتا ان کو بس اپنا پتا ہ
اگر یہ ایسا کریں گے تو ان کو دل کو سکون ملے گا اور اطینان ملے گا
جی جی دیکھو نا اگر وہ نماز ہم جب پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ قدرتی نہ سکون آا لگتا تو ہم نے کہ ہاں ہمارے دن کے کتنے اچ شروعات ہوئی ہے
اور دیکھیے پڑھائی تو آپ نے بالکل صحیح بولا یہ بالکل آگے جا کے کام کرنے کا وہ ہے پر اب دیکھیے دنیا اور آخری آخری کے کامیابی کا رستہ تو یہیں سے ہی ملتا ہے
ہے یہ دیکھو اپنے دیکھو دنیا تو اچھی بنانی بنانی ہے دنیا تو ہم وہ کہتے ہیں نا اپنے شوق پہ پوری طرح کما کے بھی کر لیں گے پورے جہاں سے کما لیا وہاں سے کما لیا سارے کام لیکن جب ہم مریں گے جب ہم اللہ تعالی کے پاس جائیں گے آخرت کے لیے بھی تو کمائی کرنی ہے
جی بالکل صحیح بولا آپ نے
ہے نا ہمیں اچھا مال کرنے ہیں کسی کا برا نہیں کرنا کسی کو غلط نہیں بولنا کسی کے ساتھ کنا نہیں کرنا یہ بھی تو ہمیں کمانا پڑتا ے گا تبھی تو اللہ تایں معاف کرے گا
جی اور اگر آپ دیکھیں اگر یہ نہیں کرتے ایسا تو یہ کتنی غلط راستے میں بھی چلے جاتے ہیں غلط فیصلے لے لیتے ہیں اور ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں کتنی کمی رہ جاتی تی ہے
بہت زیادہ وہ جب تم دیکھو وہ کہتے ہیں نا ہمیں شروع میں برا لگتا ہے کہ بھائی یہ اتنے بڑے ہیں ہم ایک کو سمھا رہے ہیں ہم نہیں سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں وہ جو بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں وہ اپنا تجربہ بتاتے ہمیں
جی بالکل کل اپنا تجربہ بتاتے ہیں تاکہ ہم اور اچھے سے اپنی زندگی کو جی پا بالکل صحی بات کر
ہ روز مرہ کی زندگی میں اور کسی نے چالیس سال کسی نے پیٹلس سالہ نو کو زندگی دی ہے کتنی اس حساب کا وہ اپنا تجربہ تمہیں بتا رہے تھے وہ جنت کو نہیں بتائیں گے لیکن بچہ اتی یہ بتائیں کیسا ہے کہ نہیں ہم ہی نہیں ہمیں نہیں سننا
جی بالکل ایسے ہی آج کل بچے بالکل نہیں سنتے اور رسپیکٹ تو دیکھے دور کی بات ہے کسی کو کسی کی خدمت کرنا بھی نہیں چاہتے ت لوگ
ہاں یہی تو ابھی سے بولا گیا ہے کہ بھائی دیکھو کوئی بھی تم سے ملنے آتا ہے کوئی بھی گھر میں آتا ہے تو تمہیں سب کو سلام کرنا ہے کیونکہ دیکھو نمستے کرنا ہوگیا سلام ہو گیا یہ تو اللہ کو ہے نا یہ تو ہمارے خدا کو ہے ہم اپنے خدا کو کر رہے ہیں انسان کو تھوڑی کر رہے ہیں
آپ دیکھیے کوئی بھی اگر ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ ایک دم جیسے یہ اللہ کا روپ بن کے ہی آتا
ہاں ہاں ہاں بے قدری نہیں گئی نہیں کہئی ہے سحی بات ہ غلط ہےلہ کیا پتا کون سی ہماری د کو یہ کون سی ہماری مصیبت ہم سے دور کر رہا ہے جو ہمیں جو ہمیں مہمان کے ذریعے میں ہمارے پاس مہمان بھیجا گیا نا لیکن لیکن وہی والی باتیںیکھو سمجھ سمجھ کے اور بات ہے کوئی نا کوئی کوئی نا چڑچڑاو جاتا ہے مہمان دیکھ کے ارے یار یہ کیوں آ گئے اب ہمیں کرنا پڑے گا انہیں کھلانا پڑے گا ہوتا ہے نا ہاں کہ دیکھو ان کو پانی پلانا پڑے گا لیکن نہیں ہے غصہ کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر ان کے ساتھ ہوتا ہے جن سے ہماری بنتی نہیں ہے ہے نا ان ہاں انہیں دیکھ کے تھوڑا سا ہ تم ایک ہی دنیا میں رہنے والے ہو ایک ہی مومن ہو تم جب اپنے ایک دوسرے سے نہیں مل کے رہو گے تو تم میری کیا میری
میری کیا بالکل صحیح بات کہی آپ نے مل جل کے رہیں گے تبھی تو ایک دوسے کو سمجھ پائیں گے اور ایک دوسرے کے دکھ میں ایک دوسے کا ساتھ دے
ہاں جی جی جی لیکن بس وہی والی باتیں دیکھو ساری باتیں سمجھ کی اور علم کی اس کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے نا وہی ایک تیرا میرا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ اس کا کیوں ہے مجھے ایسانا چاہیے تھا مجھے ایسانا ہ
جی اس میں ایک ایک انسانیت ہوتی کہ وہ ہمیں بھی اتنا اچھے سے ملتا دس
ہاں ہاں انسانیت ہوتی ہے اب دیکھو نا اتنی گرمی ہوتی ہم باہر جاتے ہیں تو دنیا بھر کے کہیں پانی کے ٹینک لگے ہیں کوئی شربت کے کوئی کچھ کے تو وہاں یہ تھوڑی نا لکھا ہے کہ یہ مسلم بانٹ رہا ہے کہ ہندو بانٹ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے نا وہیں انسان ہے انسان دے رہا ہے اور کوئی بھی راہ چلتے میرا کتنے راہ گیر ہوتے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سب کو دیتے ہیں کسی کو منع بھی نہیں کرتے
جی بالکل ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اندر کا وشواس بھی بنے اور ایک ہمارے کو اچھی دعائیں بھی ملے اس
جی جی جی اب اس سے ہمیں یہ پت چلتا ہے کہ دیکھو انسان کوئی بھی ہو کسی بھی طریقے کا ہو لیکن ایک دوسرے کا عزت کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے بہت بڑی بات ہے اور پھر دیکھو رات چلتے کو پانی پلانا یا کوئی تمہارے گھر میں پیاس آیا ہے بھوکا اس کھانا کھلانا بہت بڑا سثواب ہے
جی بالکل بہت بڑا سوباؤ ہوتا ہے
ہاں اب یہ تھوڑی ہے کہ مطلب کبھی کبھی نا میں بھی جب چھوٹی تھی نا تو میرے کو اتنی سمجھ نہیں تھی میں سوچتی ہ یہ آ گیا میر کو سنانا پڑے گا بلانا پڑے گا لیکن ہاں محنت کرنی پڑے گی صحیح بات لیکن جب دھیرے دھیرے میں نے ہ اس کو سمجھو اس کو دیکھو تو بھائی ہم ہم دیکھ وہ نیکی کا موقع کیسے چھوڑ دیں گے جب اس چیز میں نیکی ہے تو یہ تو کرنا ہمڑے گا
بالکل
ہاں ہاں
دعائیں ملتی ہیں آپ دیکھیے کتنی دعائیں دیتا ہے کوئی سامنے والا انسان سان کی ہماری خدمت کر رہا ہے اگر کوئی رات کو بھی آ رہا ہے اور آپ سوچیں کہ وہ کوئی بوک کیونک آپ روٹی کھلا رہ ہو نی رات میں بھی تو وہ کتنا آپ کو من سے دعا دے گا
جی جی پت ہے ہمارے ماما ہے تو جیسے کبھی ہم کبھی اپنے ماموں کے یہاں جاتے ہیں نا اور ان کا ان کے گھر کا سب کافی لمبا تو ہمیں دو گ دو دن لگتے ہیں جانے میں جیسے پہنچ گئے تو ان کے گھر آپ کسی بھی ٹائم پہنچ جاؤ لیکن ان کے گھر میں یہ سب سے اچھی عادت ہے وہ تمہیں گرم ہی گرم کھان کھلائیں گے چاہے کتنے بھی گزرے ہ
بتائیں کتنی اچھی بات ہے
ہاں اب دیکھو نا چاہے وہ دال بنا رہے ہیں چاہے وہ کچھ بھی بنا رہے ہیں لیکن ہمارے دل کو یہ سکون ہوتا ہے اگلا ہماری عزت کر رہا ہے ہمیں سک اون سے دو روٹی دے رہا ہے وہ بھی ہاں وہ بھی گرم ورنہ اگر بنا کسی غصے کے اگر نہ وہ یہ سوچ کہیار یہ رات میں آئے ہیں اب ہم اٹھے ہیں اب رات میں دکانیں بند ہوں گی کیا منگائےیں کیا بنیں تو مطلب ایسی کوئی مشقت والی بات نہیں ہے تو یہی چیزیں انسان کو نا ایک دوسرے کے کر قریب لاتتی ہیں
بالکل بالکل میں بھی سوچی ہوں آپ ساتھ ہی ساتھ اپنے ب بچوں کو بھی ڈالوں ایسی جگہ تاکہ اسی چیزوں کا سیکھ پائائے اور آگے سب کی مدد کر پائے اور ایسے کبھی بھی کسی کی وہ خراب نہ کرے اتنی دعا دیں
کوشش یہی کرنا ہے کہ مطلب نا جتنے دن کی بچوں کی چھٹی ہے ان کو ذرا علموں میں ڈالو کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا
جی بالکل صحیح بولا
لا کرتے ہیں بات بتاات میں ج ایسا بھی ہوتا ہے آپ کا نا
جی جی آپ مجھے بتائیے گا پھر دونوں کو ساتھ ہی بھیج دیں گے جی جی خدا حافظ
اوکے اوکے